وعلیکم السلام ہاں کیا حال ہے آپ ٹھیک ہ بس ٹھیک ہے الحمد للہ آپ سلو
نے کیا صبح سے فون ہی نہیں کیا
نہیں میں بازار گئی تھی نا کل میں نے بولا نا مجھے کہیں جانا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں مجھے ہے سما اچھا پھر ملا کچھ کہ آیا کچھ اس میں
نہیں ہاں ہاں تھوڑا سا آ گیا مطلب ایک منتھ کا ہو جائے گا ایک منتھ کا ہو جائے گا
مطلب ایک منتھ فائیو تھاؤزنڈ ایک
نہ ٹین ٹین
اچھا اچھا ٹھیک بس اتنا ہی آ گیا اس میں
فورٹین آ گئے تو ٹین ادھر جائیں گے
ہاں وہ تو ضروری ہے وہ تو اب اسی میں تھاؤزینڈ ڈو تو تین ہو جائیں گے نا اسی میں آپ کو
تھازینڈ والو اور اسچا
تو کیا بول رہے ہیں یہ بی پی تھا
ہاں میں نے صبح ذیا کو کیا نا فون یہ اس وقت کام کر رہے تھے
اچھا اچھا
پھر بولا اس نے کہ گیا جی بیمار ہے مجھے لگتا ہے ہم اس پہ نام نہیں لیں گے ٹھیک ہے نام کے بغیر تو بی بی تھا اس کو تو ا میں نے بولا پھر پھر بولا انہوں نے کہ ہم نے بولا اس کو سوچ جاؤ آپ تو ہم کہم ہم کریں گے
ہ ون سیونٹی ون ٹین تھا کچھ
اچھا
ہ اب انکل بھی راوت کو نہیں سوتا نا
ہاں
بولتے وہ اس کو بے کرراری ہے سو ہی نہیں پاتا میڈیسن کے بعد بھی
وہاں پہ بلال بیا نہیں ہے وہاں پہ
ہاں اسی نہیں بولا
نہیں وہ نہیں رہتا ہے پھر کو وہیں پہ
وہ رہتا ہے نا الگ کمرے میں اس کے کمرے میں وہی رہتی رات کو اٹھنا ہوگا وشنیا کچھ اس کے لیے تو وہ کسی پر نہیں مانے گا نا ہوں تو اس کے لیے پھر میں نے کال کی تو وہاں پہ دیکھا ویڈیو کال کی پھر وہاں پہ پھر دوست آیا تھا نازما آئی تھی ماہی آئی تھی
ہوں ہاں
وہ ابھی آئی تھی یہاں سے ہی
ہاں آپ کے یہاں بھی آئے تھے
نہیں نہیں وہ تھا نا ان کا یہ پب یہاں سے
اچھا اچا اچھا اچا
وہ لینے کے لیے پھر تو اس نے فون کیا باہر آ جاؤ تو
اچھا اچھا اچھا اچھا پھر بھییا
پھر میں نے باہر گیا میں نے اس پہ دیکھا ناظماں کو دیکھا میں نے ماں ہی کو دیکھا بچے تو ساتھ میں کیا میں نے ان کو بولا تھا آج اندر چائے پ پھر اس نے بولا بڑی والی نے کہ نہیں انہوں نے یہ کیا ہے
گاڑی کینچھی وہاں تک
نہیں اس کا ب بیٹا رو رہا ہے گھر پہ تو اس لیے
اچھا اچھا اچ ایک اسٹوری تو ان کی ہو گئی ہے تیار ابھی دوسری اسٹوری چلی ہے
کس کی
مکان نہا مکان پس کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک اسٹوری اب دوسرے پہ کام ہوگا
اچا اچھا ٹھیک ٹھیک اوپر والی اسٹوری اچھا بلال بھائییا بھی آیا تھا نا میں نے اس کو صبح فون اس نے مجھے فون کیا تھا
کیوں
میں نے کالج کو بھی بھیجا تھا نا وہ نمبر اس کا اس ل لڑکی کا نمبر پھر اس نے بولا تھا میں نے اس سے بات کی اس کو میں نے آباد کرتے کرتے بول رہا ہے میں نے اس سے بات کی تو اس نے اس کو میں نے بولا کہ اس کے پاپا کا مجھے آدھار کارڈ چاہیے اور اس آدار چار چاہے فور بنٹی کے لیے اس نے بولا ہے کچھ ہاں ٹھیک ہے میں دوں گی وہ میں اس کو اپنی ساتھ ہ گی کیونکہ اس کو دینا ہوتا نا تین ہزار روپئے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
تین ہزار روپئے جو یہ اپ دیتی ہیں کم ایک حساب سے اس نے اپ یہی مطلب نا آفس ایسے کولا ہاں ہاں ہاں پھر اگر کچھ کل ہوگا تو وہ اس کی ذمہوار ہے
ریسپانسبل ہیں ہوں ٹھیک
تو پھر اس نے بولا تو اس کے ساتھ مجھے بول رہا ہے میں نے اسی بعد بھی اس نے بولا میں آپ فورٹین کو اس کو خود اتاروں گا شاید سولہ سترہ سال کی لڑکی ہے
اچھا اچھا اچھا
تو اسے بولا چلو ٹھیک ہے تو پھر بول تھا میں نے اس کو بولا کسی اور کے لیے بھی لانا مجھے نہیں سمجھ آیا وہ کس کے لیے پھر جب اس نے فون کرٹا وہ بول رہا تھا اس کو میں نے آپ کے لیے بھی ان کو بولا لانے کے لیے محک تھی کیونکہ اب مجھے اندیشہ ہوا نا کیونکہ وہ بلو کلر کی گاڑ انکل کی وہ دوسری والی گاڑی میں اس نے لایا تھا نا زیا کو نہیں بلو بلو کلر والی گاڑی میں دوسری والی گاڑی نئی والی میں تو اس بولا اس میں مہک ہے تو اس کو کچھ آن لائن ہے نا اس کو دوپہر کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو گھر جانا ہے اب اس کو بھی میں چھوڑ رہ تھا میں نے بولا ٹھیک ہے ہ
گولا ہوگا پھر ان کے لیے ہ ان کے لیے بولا ہوگا ان کے لیے بونا ہوگا
پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے میں نے جا جیس سے بھی بات نہیں کی ا میں نے دو تین بار فون کیا ایک ر کو میں نے اس کو بولا فارا بولا ہاں وہ آئ تین برس ہوئی تھی تو
اچھا یہ آئی پھر واپس
زیا آئی باتاں میں نے بولا نا صبح جنا ہے اس کو بھیجو تو اس کو آپ جی جانا ہے
کمل وغیرہ لے گیا وہ
وہ تو میں نے اس کو کال ہی بھیجا نا اس کے ساتھ میں نے پالیتن میں اس کو بیج کے رکھا سارا اب انوں نے وہاں پہ وہ ٹھیک بھی کیا ہے نا سارا سال دن بھر انہوں نے سائےماں کو لے کے کیا نا وہ ٹھیک وہاں پ
اچھا
اس کو رکھیں گے ا اور کمرہ الگ دیں گے جو نہا یہ آئے گی
اچھا اچھا اچھا
تو
اس کو اسی کمری کے ساتھ باتھ روم ہے نا وہ اوپر والا
ہاں وہی
ہوں
تو اچھا ہے اب اس کے ساتھ چلنا آنا چاہیے اس کو صحیح سے ہاں نہیں ایسا ویسا کرے گی تو پھر کہچ ہے دل کی وہ پھر نہیں رہے گی کے ستیار سے پیش آنا چاہیے ان کے سب پی سے ہ اور سے پیش آئے گی تبھی چلے گی نہیں تو کہاں مانے گی وہ
نہیں نہیں وہ کام ہے ل گی ا پر سے کام ریٹ پہ بھی ہے
ہاں کتنا ہوا اس کا
آٹھ ہزار
آٹھ ہزار میں اچچ خاصی ہے آٹھ ہزار میں کون آئے گا
بچاری دد رات کوی پہ رہے گی
ہوں غربت ہی کراتی ہے انسان کو نہیں تو کون مجبور ہوگا اتنا سارا غربت کی وجہ سے ہی انسان کرتا ہے یہ سب نہیں تو سب کی عزت اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے
اب آنا چاہیے اس کو چلنا اس کے ساتھ
اب اس کو چلنا ضروری ہے اس کے ساتھ
ٹھیک سے چلنا ہے تو میں بولوں گی بلال کو اس کو بولنا ہے اس کے ساتھ
ہاں اس کو بول پیار سے رہنا کھانا وانا دینا اچھے سے
اور پیور سے رہنا ہاں
ہوں
توار سے رہنا اتنا اچھے سے نہیں پھر پرابلم ہو جائے گی اور کیا
پروابلم تو اسی کو ہو جائے نہیں ن ملے گی پھر کوئی نہیں آئے گا ہے نا رومی جی کو دو دو ہے رمی جی کو دو دو ہیں وہ بولے مجھے یہ سارا وہ دو کو آٹھ ہزار دے دیے وہ دو بہنیں ہیں ایک ہی جگہ پہ
بچار ہیں
ہ اب کھانا شانا وہ یہ وہ دے گی اس کوچی سے مجھے پتا ہے اس کا س مٹ کاال پتا
جی
اب چلنا چاہیے بس ان کے ساتھ اچھے سے لو یہ اچھی سے رہتے ہیں
ہوں
ہوچے سرا
اب آپ یہ تف ہی محدود ہیں
ہ بلال بھائی اور کیا بول رہا تھا ا انکل کا
کچ نہیں میں نے کچھ نہیں وہ سویا تھا دن میں پھر انکل تھوڑا رات دو بجے تک سویا تھا دو بجے کے بعد نہیں سویا وہ میں میں اسی لی بولا مجھے پھر دن میں سوو ہے پھر دن میں سویا مگر تو بلال دم بوللا اس کو ب جاجنی بوللا بے قرری بے قرری
ہوتی ہے نا جب انسان چوبیسوں گھنٹے سوتا ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھتا ہے اس تو ہوگی نا تھکن زیادہ رات کوئی محسوس ہوتی ہے نا پھر ہوں
کہ اور کیا ہے اور میں کچھ بول رہی تھی اچھا میں نے بلال کو بولا آنے کا کا کچھ ہے
ہوں اس اس نے کیا بولا
ا اس نے بولا ابھی ہم اس نے بولا اس نے بولا میں کر رہا ہوں ابھی دیکھتے ہیں آبائی جی کے کاغذات ہیں نا یہ کون سے کاغذات ہیں یہ کیا مسئلہ ہے
جی پی فنڈ کا ہے نا جی پی فنڈ ہے نا اس کو پروابلم ہوگی نا اس کو ٹائم لگتا نا میں نے پرسوں ہی آپ کو بولا نا اس ان کو ٹائم لگے گا جی پی فنڈ ہاں جی پی فنڈ
فھڑ کا کیا کرنا ہے
جی پی فنڈ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے نا ماں کے نام پہ آپ
اس کو تبھی آئیں گے نا پیسے
کہ نہیں منش جی پی فنڈ ان کو ملے گا کہ سب بچوں کوکوں کی لوگوں نے سب کا سائن لے آ نا
نہیں سب کا سائن اس لیے انہوں نے لیا کہ ان کو ضروری ہے یہ سب کا سن کہ ہم ہاں ہم مطلب ولنگ ہے ہم اپنی ماں کو یہ دیں گے
اچھا اچھا اچھا
سب بچوں کو نہیں آئے گا یہ خالی اس کو ہی آئے گا
جی پی فنڈ اس کو تو ریٹائرمنٹ ملے گا نا کیا بولتے ہیں اس کو پینشن